السلام علیکم وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہوں
ہاں الحمد اللہ
چلیے تو بتائیے
جی آج میں کالج سے آتے وقت میں اور میری فرینڈ دوست تی کے بارے میں بات کر رہے تھے تب مجھے لگا کہ آپ سے پوچھوں آخر سچی دوستی ہوتی کیا ہے
بالکل جی مجھے پہلے سے ہاں ہاں بہت اچھا سوال ہے سچی دوستی صرف ساتھ ہنسنے یا گھومنے کا نام نہیں ہوتی سچا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارے یا آپ کی خوشی میں دل سے خوش ہو اور مشکل وقت میں بنا کسی مطلب کے آپ کے ساتھ ا ساتھ کھڑا رہے
جی دیدی آج کل تو بہت لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے دوستی کرتے ہیں جب کام نکل جاتا ہے تو بات ہی نہیں کرتے
ہوں یہ بھی بالکل اچھا سوال ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے بالکل اس لیے کہ ہیں کہ ہر مسکرانے والا انسان دوست نہیں ہوتا سچا دوست تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی کام خا کمیاں بھی پیار سے بتائیں اور آپ کو بہتر انسان بننے کی صلاح دی
مطلب جو صرف میری تعریف کرے وہ ضروری نہیں کہ میرا سچا دوستوں
بالکل اگر دوست آ آپ کی غلطی دیکھ کر چپ رہے تو وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا سچا دوست پیار سے سمجھاتا ہے اور غلط راستے سے بچاتا ہے
جی دی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستی میں ناراضگی ہو جاتی ہے تب کیا کرنا چاہیے
اگر دوستی سچی ہو تو ایگو کو سائڈ رکھ کر بات کر لینی چاہیے غلط فہمیاں بات چیت سے دور ہو جاتی ہے دل میں نفرت رکھنے سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے
جی یہ بات مجھے بہت پسند آئی مجھے لگتا ہے دوستی میں ٹرسٹ سب سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے
بالکل ٹرسٹ کے بنا کوئی بھی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا اگر دوست ا اگر دوست آپ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس بھروسہ کو کبھی ٹوٹنے مت دینا
دیدی کیا کم دوست ہونا بہتر ہے یا زیادہ
کم لیکن سچے دوست ہونا بہت زیادہ بہتر ہے
ہوں
ہزاروں جان پہچان والے لوگ لوگوں سے اکثر و ایک وفادار دوست کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے
اج اپ سے بات کر کے مجھے سمجھ اگیا کہ سچی دوستی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے
بالکل شیزو اس لیے ہمیشہ ایسے دوست چنوں جو اپ کو اچھائی کی طرف لے جائے اپ کی عزت کریں اور ہر حال میں اپ کا ساتھ نھائیں سچی دوستی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے
ہوں دیدی ایک بات اور پوچھنی تھی اگر کسی دوستی کے پاس پیسے نہ ہو اور وہ پریشان ہو تو کیا اس مدد کرنی چاہیے
اگر اپ کے پاس مدد کرنے کی ہمت اور ضرورت سے زیادہ چیز ہو تو ضرور مدد کرنی چاہیے لیکن مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی کبھی کبھی ایک اچھی صلاح دو تسلی کے الفاظ یا مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہنا بھی بہت بڑی مدت ہوتی ہے
دیدی مجھے لگتا ہے کہ اج کل لوگ س سوشل میڈیا پر ہزاروں دوست بنالے تےلیکن جب اصلی مشکل وقت آتی ہے تو بہت کم لوگ ساتھ دیتے ہیں
بالکل صحیح کہا اپ نے سوشل میڈیا پر فرینڈ لسٹ لمبی ہو سکتی ہے لیکن اصلی دوست دوستی کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے جو ان ان اپ کو انسوں کو اپ کے انسوں کو سمجھے اپ خاموشی کو محسوس کرے اور بنا بولے آپ کی مدد کے لیے آ جائے وہی اصلی دوست ہوتا ہے
دیدی اگر دوست ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری غلطی بھی ہو تو پہلا قدم کس کو اٹھانا چاہیے
عاشیزو رشتوں میں جتنے سے جیتنے سے زیادہ ضروری انہیں بچانا ہوتا ہے اگر اپ کی غلطی ہے تو بنا جھجھک معافی مانگ لو معافی مانگنے سے انسان چھوٹا ہو نہیں ہوتا بلکہ اس کی سوچ اور کردار کی بڑائی نظر اتی ہے
جی بالکل کبھی کبھی لوگ معافی مانگنے کو اپنی کمزوری سمجھتے ہے
نہیں شیزو معافی مانگنا اور معاف کر دینا دونوں بہادر انسان کی نشانی ہے جو اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ زندگی جی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے
دیدی ایک اور بات کیا ہر راس دوست کو بتانا چاہیے
ہر بات نہیں بھروسہ ضرور رکھ کرو اب بھروسہ ضرور کرو لیکن سمجھداری کے ساتھ سچا دوست تبھی اپ کی اپ کے راز کو دوسروں کے سامنے نہیں بتاتا اور اپ کو بھی اپنی اور دوسروں کی پرائیویسی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے
مجھے لگتا ہے سچی دوستی میں عزت بھی اتنی ضروری ہے جتنا پیار
ہاں بالکل جہاں عزت بھروسہ سچائی اور سمجھداری ہو وہی دوست لمبی عرصے تک چلتی ہے صرف ہسی مذاق سے دوستی مضبوط نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کی فیلنگ کی قدر کرنے سے بنتی ہے
دیدی آج کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سیکھا اب میں کوشش کروں گی میں بھی اپنے دوستوں کے لیے بس وفادار اور سچی دوست بنوں جیسے میں ان سے امید کرتی ہوں
میں آپ پر یقین ہے مجھے آپ پر یقین ہے یاد رکھنا سچی دوستی ایک خوبصورت امانت ہوتی ہے اس میں ہمیشہ سچ چئی محبت بھروسہ اور اچھا اخلاق اچھے اخلاق کے ساتھ نبھانا چاہیے ایسے رشتے جس زندگی بھر دل کو سکون دیتے ہیں اور مشکل سفر کو بھی آسان بنا دیتے ہیں بوھت ساہی
دیدی جتنی دیر سے ہم دوستی کے بارے میں بات کر کر رہے ہیں اتنا ہی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سچی دوستی زندگی کا بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے ہر کسی کو ایسا دوست نہیں ملتا جو ہر حال میں ساتھ نبھاائے
بالکل الله ہر کسی کو سچا دوست نصیب نہیں کرتا اس لیے اگر زندگی میں ایک بھی وفادار اور سچا دوست مل جائے تو اس کی قدر ہمیشہ کرنی چاہیے ایسے رشتے پیسے سے نہیں خریدے جا سکتے
دیدی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ دوسروں کی دوستوں سے جل جلن محسوس کرتے اور پھر ان کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں
ہاں شیزو ایسے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں لیکن اگر دوستی سچائی ا سچ ہے اور بھروسہ پر بنی ہو بھروسے پر بنی ہو تو کسی تیز انسان کی باتوں سے وہ رشتہ کمزور نہیں ہوتا سچا دوست پہلے اپنے دوست سے بات کرتا ہے دوسروں کی باتوں پر اندھا بھروسہ نہیں کرتا
مطلب کسی کی بات سن کر ترنت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے
بالکل نہیں ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے کبھی کبھی ایک چھوٹی سی افواہ یا غلط بات سوال غلط بات سالو پرانی دوستی کو توڑ دیتی ہے اس لیے ہمیشہ سمجھداری اور صبر سے کام لینا چاہیے
دی مجھے لگتا ہے کہ سچا دوست ہمیں ہمیشہ محنت کرے اور اچھا انسان بنانے کی ہمت دیتا ہے
ہاں بالکل سچا توست کبھی ا کی بری عادتوں کی طرف نہیں لے جاتا وہ ہمیں پڑائی محنت ایمانداری اور اچھے اخلا کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے جو دوست ہمیں غلط راستے سے بچائے وہ ہماری اصل ہم سفر ہوتا ہے
اور اگر دوست اداس ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہوتا ہے نا
ہاں کبھی کبھی انسان کو صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات دھیان سے سن لے ہر پرابلم کا سلوشن شن دینا ضروری نہیں ہوتا لیکن ساتھ کھڑے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے
ددی آج کی بات ان سے مجھے سمجھ آ گیا کہ سچی دوسری صرف ایک رشہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے
بالکل دوستی ا بالکل دوستی کو نبھانے کے لیے محبت اور کے ساتھ سفر بھروسہ عزت معافی اور وفاداری بھی ضروری ہوتی ہے جو انسان ان باتوں کا خیال رکھتا ہے اس کی دوستی وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے
میں دعا کرتی ہوں کہ ہر کسی کو ایسا دوست ملے جو اس کی خوشی میں مسکرائے اس کے کم میں کا سہارا بنے اور کبھی اس کا بھروسہ نہ توڑے
امین اور یاد رکھنا شزو اگر آپ خود اس ایک سچی ایماندار اور وفادار دوست بنو گی تو اللہ آپ کو بھی ویسے ہی اچھے لوگوں کا ساتھ ضرور دے گا زندگی کی سب سے خوبصورت یادوں میں اکثر ایک سچے دوست کا حصہ ضرور ہوتا ہے اس لیے دوست کو ہمیشہ سچ ام پیار سچائی اور عزت کے ساتھ نبھانا چاہیے آپ کو پارٹ فور بھی میں بھیجتی ہوں
ٹھیک
ہمم آپ ویٹ کیجیے ایسے آیا نا آپ کو اچھا لگا نا آپ کو ایسے
ہاں ہاں ایسے ایزی بھی ہوا
ہاں ہم تو ویسے ہی ہے مطلب ایسے ہی کرتے ہیں
اچھا اچھا
ہاں بس تھوڑا ایک منٹ اور ایک سینٹینس بول دے نا وہ کافی رہے وہ میں نے کیا آپ کو س ہمم
دیدی آج کل لوگ سوشل میڈیا پر ہزاروں فرینڈس بنا لیتے لیکن جب کسی کو سچ اس میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تب اکثر بہت کم لوگ ساتھ نظر آتے ہیں
بالکل شیزو آن لائن دوستی بھی بری نہیں ہوتی بری نہیں ہوتی لیکن کسی ان انسان کی اصلی پہچان اس کے لفظوں سے کم اس کے کردار سے زیادہ ہوتی ہے مشکل وقت ہی بتاتا ہے کہ کون سا صرف نام کا دوست ہے اور کون دل سے ہمارے ساتھ ا کھڑا ہے
دیدی کبھی کبھی دوستی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہو جاتی ہے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے
ہاں سب سے پہلے غصے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے بعد میں احساس افسوس ہوں تھوڑا وقت دو پھر سکون سے بیٹھ کر بات کرو یہ اکثر غلط فمیاں صرف بات چیت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں چلیے پھر ہاں پھر کل آگے ان شاء اللہ بات کریں گے اللہ حافظ ٹائم